ہاںی ہلو اللام ععل ولیکم
وعلیکم السلام مترمہ کیسی ہیں آپ
جی بس خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیچنی ہیں
ہم بھی خیریت سے خدا کی مہر ہے آپ بتائیں آپ اور آپ کا خاندان کیسا ہے
جی اب اللہ کی مہر ہے رحمت برس یہ ہم اور ہمارے خاندان کے سبھی لوگ خیریت سے ہیں خدا کی مرضی ہے خدا کے بندے ہیں تو خدا ہم پر اپنی ہماری خواہشیں پوری کرتا رہتا ہے ہم پر مہر بنائے رکھ ہے جی
آپ کے آس پاس کوئی آیا ہے تو آپ ادھر ادھر ہو جائیں
جی بالکل ہو گئے ہیں ادھر ادھر
اور آپ بتائیں آپ کے خاندان میں سب خیریت ہے
جی ہمارے خاندان جی ہمارے خاندان میں سب خریت سے ہیں سب چست درست ہیں سب پر اللہ کی مہر ہے سب اللہ کے بندے ہی ہیں اللہ رحمت برساتا رہتا ہے بےحد خوش ہیں اور اپنی روزی کا
جی یہ تو بے حد خوبصورت بات اور آپ بتائیں آپ کو کھانا پکانا کیسا لگتا ہے اور آپ کو کیا کیا آتا ہے اور آج آپ نے کیا پکایا
جی ہمیں کھانا پکانا بےحد پسند ہے اسپیشلی ہماری چھوٹی ای کے لیے ہم ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بےحد اچھا لگتا ہے وہ ہمارے کھادھ کا کھانا بھی بےحد پسند کرتی ہیں ہم ان کے لیے پکانا بےحد پسند کرتے ہیں
تو آپ کو کیا کیا پکانا آتا ہے موترما
جی ہم سب کچھ پکا لیتے ہیں جو ہماری چھٹی ا ہم جو خواہش بتاتی ہیں ان کی جو خواہش ہوتی ہے ہم وہ بنا دیتے ہیں اب ہماری اب بھی تو ہے ہمارے لیے جو بھی ہے سب کچھ ہے وہی تی ہے تو ہم ان کے لیے ہی بنانا پسند کرتے ہیں
کو کیا پسند ہے ویسے محترما آپ
جی ہماری چھوٹی اپی کو اربی کی سبزی بےحد پسند ہے کدوا بےحد پسند ہے لوگ بہت پسند ہے تووری بہت پسند ہے ہم ان کے لیے بناات ہیں
بحر خوبصورت پسند ہے آپ کے یہ کی
جی بالکل اب کیی پسند تو ہے ہی اتنی اچھی اب کیا کریں ان کو ہری سبزیاںب بہت پسند ہے یہ تورئی لوکی ٹنڈے یہ ساری چیزیں بہت پسند ہے ان کو اور فائدہ کرتی ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کھا لیا کرو ہم بھی بناتے ہیں
آپ بھی کھاتی ہوں گی ہے نا یہ تو بےحد اچھی بات ہے آپ ان کے سارے ہری سبزیاں تو کھا لیتی ہیں پرن آج کل کے لوگ تو کھاتے ہی نہیں ہیں
جی ہماری ہماری اب پ کو تو بے حد پسند ہے ہم ان کے لیے بناتے ہیں اور یہ نا یہ جو چھولے چاول چھولے چاول ہے اور شاہی پنیر ہے راجما چاول ہے کڑھی چاول ہے یہ تو ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے ہم کہتے ہیں بھائی ان کو پسند کیسے نہیں ہے سارے بچے پسند کرتے ہیں پر ان کو یہ ٹنڈے لوکی کدو اور توورئی یہ ساری چیزیں بحد پسند ہے انہیں جیسے ملی کی بھجیا ہوتی ہے جیسے الگ کی بجے
یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو یہ سب پسند ہے اور یہ سب کھانا نہیں پسند ہے ورنہ بچے ان کے کارن ہی بیمار ہو جاتے ہیں
ہاں بالکل ہو جاتے ہیں وہ ایسے کوئی تیکھا چٹپٹا نہیں کات ہیں بہت سادگی بھری ہے ایسا ایک دم بہت ایسا ساتوک بوجن کھانا بہت پسند کرتی ہے
یہ تو بہت ہی اچھی ان کی حالت میں اللہ تعالی ان کی عادت ہمیشہ برکت بنا ہی رہے
رکھے برکت بنائے رکھے اللہ کی اچھی خاصی بنندی ہے وہ پوجا پاٹ بھی کرتی ہیں مندروں پہ جاتی ہیں خدا کی رحمت ہے کرتی ہیں جی بالکل سوک ہیں بہت سوک ہیں اللہ کی نیک بندی ہے بہت پوجا پاٹھ کرتے تی ہیں سچ میں خدایا
سونا ہی ہے
جی بالکل اور بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہیں
جی ہمارے خاندان میں ہمارے ابو ہیں ہماری دو آپ ہی ہیں ہماراری تائی تایا ہیں ہماری دادی دادو ہیں
اچھا ہے جی آپ کا خاندان تو خاصا بڑا ہے
جی بےحد بڑا ہے ہماری پھپھو ہے ہماری خالا ہے
جی آپ کی فک وہ کیسی ہے ویسے
جی ہماری پھپو بے حد اچھی ہیں ان کی باتیں ایسی ہیں جیسے گڑ کا گولا
جی کیا بات ہے پپو کی کیاد ہمیں اچھی لگ رہی ہے اور خدا یہی
لط کبھی کسی سے برے طریقے سے بات نہیں کرتی ہمیشہ بہت اچھے سے بہت پیار سے پیش آتی ہیں اور ہماریے
جی آپ کی آواز سن کر کے آپ کی تعریف سن کر کے یہ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ آپ کی پھپی بےحد اچھے طریقے سے بات کرتی ہوں گی بےحد پیار سے نوازتی ہوں گی سب تو آپ کو کچھ زیادہ ہی پیار کرتی ہیں
ہماری پھپو ہماراری آپی مب ہم سے زیادہ ہی تعلقات رکھتی ہیں ہم سے زیادہ ہی باتیں کرتی ہیں
اچھی بات ہے اور بتائیں آپ کیا کیا شوق فرماتی ہیں
جی ہمیں فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے
جی اچھا ہے کیسی فلمیں دیکھ نا پسند کرتے ہیں پرانی مڈل والی یا س ابھی جو نہیں نہیں آ رہی ن وہ
جی ہمیں ساری فلمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے جن میں ہنسی مذاق ہوتا ہے جن میں تھوڑی بہت ویسے کچھ چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے تحقیقات ہوتی ہے ہمیں وہ ساری مووی اچھی لگتی ہیں
جی ہاں میں بھی
کرتی ہ وہ مووی تو ہمیں بےحد پسند ہے جیسے شیرسا اور جیسے کہ ایک
اچھا آپ کو بایو پک بایو پک زیادہ پسند ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے
ہمار بائیو پ فری ہےت پسند د اور بتائیں آپ سرما آپ کو کیسی فلمیں دیکھنا
جی ہاں میں بھی بالکل الکل خاسا آپ کی طرح ہی فلمیں دیکھنے کا بے حد شوق ہے ہم پرانی فلمیں بھی دیکھتے ہیں مڈل والی فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ابھی جو کرنٹ ویں آ رہی ہیں وہ بھی فلمیں دیکھتے ہیں اییسے بھی جو بایو پک ہے وہ ہمیں بھی بہت پسند ہے سیرسا ہوئی دھرندھر ہوئی اس طرح کی فلمیں ہمیں بھی
جی بالکل بے شک ہ میں ددر مو بھی بےحد پسند ہے ابھی ہم نے سورندر کا ایک ہی پارک دیکھا ہے اور ہماری
تو بھی دوسرا آنے تو دیجے دوسرا آنے تو دیجے محترما
تو ہم وہو وہ بھی ضرور دیکھ
جی بالکل کل دوسرا آنے دیجے اور بتائیں کیا کر رہی ہیں ابھی آپ
جی ہم پوچھا لگا رہے ہیں وہی صبح روز مرہ کے کام سب کے وہی ہے
جی ہاں جانکاری ہے ہمیں سب کے روز مرہ کے کام بہت ہوتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح کہا
جی بالکل ہم بھی کر رہے تھے ابھی ابھی تھوڑا سا ہمیں ریلیکس ملا ہے تو ہم ابھی بیٹھے ہیں اور خدا کی رحمت ہے کام کر لیتے ہیں خدا نے جب ہاتھ پیر دیے ہیں تو کام کرنے کے لیے ہی دہ دیے ہیں اور بیٹھنے سے ہوتا ہی کیا ہے ا پنک تھوڑے ہی ہیں جی کیا فرما رہی ہیں آپ
جی کام کرنا بھی چاہیے
جی بالکل کام کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کام نہیں کریں گے تو وسے کیسے کام چلے گا پھر اب ابو کو بھی تو تھوڑی سی اس میں رہ ملتی ہے ایسی تھوڑی سی ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ چلو ہمارے بچے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی ہیلپ مل رہی ی ہے
یہ بات تو آپ نے صحی کہی ہے
اور بتائیں آپ کو سیر کرنا کیسا پسند ہے سیر سفر کیسا پسند ہے آپ کو سیر سفر کرنا پسند ہے بھی
ج ہمیں بےحد پسند ہے ہم زیادہ بھی ہیں جب ہمارے ابو فری ہوتے ہیں جب ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمیں وہ لے کے بھی جاتے ہیں ہمیں بے حد پسند ہے کر کو بھی جانا نہیں جی بالکل ہماری تعلیم چل رہی ہے ہمیں پروتوں پہ جانا ب ہے پند ہے ہمیں پرکرتی کے ساتھ میں جڑنا بےحد پسند ہے نیچرل مزے ہم بت ساری لگتی تو ہم وہیں جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگ نارملی شہروں میں تو کہاں ہی سب کچھ صاف چھوڑا ہے گندگی پھیلا رکھ ہے میچر کے ساتھ کھلواڑ کر چکے ہیں تو اس کے چکر میں ہمیں پروت زیادہ سندر ہے ہمیں پہاڑی ایریے بےحد خوبصورت لگتے ہیں
جی بالکل آپ کی پسند ایک دم نیک ہے نیک جل ہے آپ ا آپ کو اللہ نے نیک بندی بنایا ہے اچھا ہے نیچر کے ساتھ میں کھلواڑ نہیں کرنی چاہیے کیا فائدہ ملتا ہے گندگی پھیلانے سے نیچر بھی تو کسمانگ تائیا نے
خدا کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو بھی لوگ برباد کر رہے ہیں آج کل
جی بالکل ہم نے بھی دیکھا ہے کوڑا کچرا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں پھولوں کو توڑ لیتے ہیں پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں کیا ہی فائدہ ملتا تا ہے جتنا ہرا رہےا آکسیجن نی ملے گی خیر پر اپنی اپنے طریقے ہیں لوگ کہ کوئی کسی کو کسی طریقے کا بناتا ہے اللہ کسی کو نیک کسی کو شیتان سب اللہ کے بندے ہیں چاہے کوئی شیتان ہو چاہے کوئی نیک ہو کیا ہی کر سکتے ہیں سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں کوئی نیک دل کا ہوتا ہے کوئی شیتان دل کا ہوتا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے ہمیں تو پھولوں کو صرف اور صرف خدا کی نیکیت کے لیے توڑنا ہی ان کی خدمت کے لیے توڑنا ہے
جی ہم بھی مندروں میں چڑانانی کے لیے ہی پھول توڑتے ہیں ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسا خاصا کہ ہم پھولوں کو تووڑے ہمیں کھے ہوئے پھول پودے لگے ہوئے پھول بےحد پس ہے اور ہمیں پول پولوں کے پودے لگانا بھی بےحد پسند ہے ہم ہمارے یہاں تلسی ہے میں بھی پانی دے
جی ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ہم بھی دیتے ہیں اور ہم تو سورج کو بھی جلد ارپن کرتے ہیں
جی بالکل ہم بھی سور کو بھی جل ارپن کرتے ہیں کیا ہی ملتا ہے گرہوں کا راجا ہے ستاروں کا راجا ہے وہ جب ستارے ہمارے جب ستارے ہمارے حق میں رہیں گے تبھی تو کام چلے گا اللہ کے بندی ہیں
بالکل صحیح بات کی ہے
کی مر ہے اللہ کی مہر نہیں ہوگی تو کوئی کیسے رہ سکتا ہے ہم تو یہاں ایک دوسری سانس بھی اللہ کی رمت ے لے رہے ہیں اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتے
آپ نے بالکل صحیح کام ہوتارما
ہمیں تو ایک سے دوسرے پل کا پتا بھی نہیں ہے کہ دوسرا پل کیسا ہوگا اللہ اللہ ہی ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ ہی سانس دیتا ہے اللہ ہی سانس لیتا ہے اللہ ہی کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے بنا خدا کے کی مرضی سے پتا بھی بھی نہیں ہلتا
آپ نے یہ بات بےحد اچھی کہی ہے م رم یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا لوگ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں ہی لے کے چلتے ہیں جو کہ بےحد بری بات ہے ہمیں ہمیشہ اپنی نیکیت کے ساتھ اور اچھے سے اچھے انسان بننے کے بعد ہی جینا چاہیے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے کسی کے ہاں کنکا مطلب ان کو چھیلنا نہیں چاہیے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ سب کے ساتھ خوشی خوشی اچھے سے پیار سے پیش آنا چاہیے لوگوں کے ساتھ غلط کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں بھی بری چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعد میں ہم لوگ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن سب کے ذمے دار ہم ہی ہوتے ہیں ہمارے سارے کرموں کا کھیل
جی بالکل جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے اگر ہم غلط کریں گے تو ہم ہمارے سھ خدا بھی بےحد غط کرے گا اور کیا ہی کریں جو خدا ہم سے کرواتا ہے ہم کر لیتے ہیں جتنی ہم سے نیکی ہوتی ہے اتنی نیکی ہم کر لیتے ہیں اور خدا سے مانگے کیا خدا نے اتنا اچھا خاندان دیا ہے ہمیں اتنے اچھے لوگ دیے ہیں نیک دل انسان بنایا ہے ہمیں ہمارے خاندان کو نیک دل بنایا ہے ہمارے امی ابو ہماری پی فلاں کھپی سب نیک دے لے انسان ہے سب
چ بسی بات ویسے ہمیں آپ سے بات کر کے اندان پر ہمیشہ اپنی رحمت پرسائے رکھے ہمیشہ آپ کو اپنی خدمت میں پیش رکھے آپ پر ایسے ہی نکیت برستتی رہے آپ ایک دم چست درست رہیں آپ خاندان پہ بھی
جی آپ کے خاندان پہ بھی اللہ کی رحمت رہے آپ کو بھی خد ایسے ہی چست درست رکھے آپ کے خاندان پہ اللہ کی رحمت رکھے آپ نے جو قیمتی وقت دیا اس کے لیے شکریہ خدا آپ پر نیکی برسائےیں رکھے آپ کو نیکی دل بنائے رکھے اور خدا سے مانگنا ہی کیا ہے آپ پہ رحمت برستی رہے خودا پر